او ہیلو ہاں وعلیکم السلام
ہیلو
نیٹ ورک میں رہئے نہیں تو پھر کٹ جائیں گے
آپ کی آواز تھوڑی پھنس رہی ہے
میں میں تو بول رہی ہوں ادھر میرے کو آ رہی آپ ہی کی پھنس رہی تھی ابھی ادھر پھنس رہی ہے میری آواز آپ کو پھنس رہی لگتا ہے اور بتائیے میں تو پوچ ہمم
ہاں
اور خیریت ہے جی اور کیا کر رہے ہیں
ابھی لیٹے تھے تھوڑا سا
ہ لیٹے تھے کیا کرے تھے ابھی سب کو ابھی میری خالہ بھی بات کی نا تو وہ بھی بول رہی تھی کہ میں لیتی ہوں ابھی ابھی سمئے ہی ایسا ہے نا بارش کا موسم ای
ہاں ہاں ہاں اور بتائیے
اور سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے سب خدا کا خیریت سے سب صحیح ہے اچھا ہے بس اچھا نام بتایئے
ہمارا بیٹری بیک کفھی نہیں دیتا ہے چارج کرنا پڑتا ہے فون
تو صبح کر لیجے نا دوپہر میں کر لیجے
ارے کیا بتائیں گاؤں د ہاتھ میں رہتے ہیں لائٹ وائٹ نہیں آ رہا ابھی بہت زیادہ بارش سوتا ہے تو یا موسم خراب رہا تو کبھی کبھی دیلے ہو جاتا ہے
ہاں ہاں ہاں وہ تو ہے یا ہاں اسی میں ہو جاتا ہوگا دکات
اچھا آپ لوگ سب لوگ بڑی پتہ والا کام کرتے ہیں نا
کیا
آپ سب لوگ سب لوگ بڑی پتہ والے کام کرتے
ہاں ہم لوگ کرتے تھے بڑی ممی کرت نک کرتی تھی میں بھی وہ یہ لوگ مل کر کے کے ہم بھی ٹی تس جب نکاح نہیں ہوئی تھی نا تب کرتے تھے ممی ابھی ممی ابو
آپ بھی کرتے تھے نا
امی ابو صرف
امی ابو کے ساتھ آپ بھی بناتے تھے بیڑی پتہ اچھا بیڑی پتہ جو آپ ہوتا ہے ممی لوگ مطلب مطلب ہے آپ کی وہ بی آپ لوگ بیڑی پتہ بناتے تھے تو دکان لیتا ہے بیڑی پتہ بنانے کے لیے دیتا تھا وہی سارا مٹیریل دیتا تھا یا آپ لوگ خرید کے لاتے تھے اس کو
نہیں وہی وہ تو سارا مٹیریل خود دیتا تھا ہم خریدنے تو کچھ نہیں لاتے تے پھر سو بناتے تھے نا تو پچاس روپیہ
دے دیتا تھا تیس روپے دیتا تھا وہ
تو بول رہے ہیں کے دس بنڈل بنائے تو ایک پیپر بنڈل کم سے کم کتنا پیسہ ملتا تھا
بنڈل وہی نہیں ہی زیادہ ملتا تھا تیس چالیس روپیہ وہ سمجھ لے گا ریا تھے نا تو اس لیے مام امی لوگ بولتے تھے کہ چلو کر لیتے ہیں بس آس پاس اگربتی بھی بناتے تھے تھے ہم لوگ نا اگربتی کا بھی بناتے تھے بیڑی کو تو بہت کم ہو لیکن چلنے لگا اگربتی بناتے تھے
اگربتی بناتی ہوگی
ہاں تو امی لوگ اگربتی والے کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں
تو ابھی تو بنا لیتے ہوں گے اگربتی والے
ہاں اگربتی والا ابھی بھی بنا لیتے ہیں
اچھا لیکن ابھی نہیں کرتے ہیں آپ
ہوں ابھی تو میں میرا نکاح ہو گیا نا میرا نکاح ہو گیا نا تو میں ان کے ساتھ رہنے لگی ہوں باہر رہتے نا تھوڑا سا کماتے وماتے ہیں تو ابھی اکیلا بھی چھوڑنا صحیح نہیں ہے نا ہاں شوہر کے ساتھ رہتی ہوں نا تو یہاں پہ میں دلی آ گئی ہوں ہاں میں دلی آ گئی ہوں ہاں دلی دلی میں آ گئے تو وہیں پہ رہتی ہوں تو ادھر بھی بہت سارے کام ملتے اس طرح سے لیکن شوہر میرے نہیں کرنے دیتے نا ابھی میرا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے نا
اسٹیچنگ یہ سب کا کام ملتا ہے ادھر سلائی ولائی کا
ہاں سب کچھ ملتا ہے لیکن ابھی میرے میرے بیٹا بیٹی چھوٹے ہیں نا تو اسی لیے ساس سسر بھی منا کرتی ہے ہ ادھر میری ایک پھوپہو بھی رہتی ہے ادھر دلی میں ہی رشتہ تمنا نہیں پھوپھو جا مطلب ممی کے بھائی میں نہ پاپا کے بہن پھوپھو رہتی ہے ہوں اٹھ جا بیٹا اٹھ جا شام ہوگئی ہاں تو وہی بچے لوگ کا بھی بوٹل دودھی سب کرنا پڑتا تو کہاں جائیے گا بچے کو دو دگوں کو بچے کو لے کر کے سیکھنے دونوں ہیں تو بھی پریشان کرتے رہتے ہیں دونوں زیادہ دن کا اترال نہیں ہے دو دو سال کا چھوٹا بڑا ہے تو زیادہ ہی پریشان کرتا ہے کبھی وہ کبھی کچھ کبھی کچھ دونوں لڑائی کرتے کہاں جائیے گا چھوڑ کا کام کرنے دن بھر انیں لوگ میں بیت جاتا ہے پھر سوہر آتے ہیں شوہر کے ساتھ ہاں دو بچے ہیں ہ ایک لڈ ایک لڑکی کہ ہاں ہاں دونوں ایک لڑکا ایک لڑکی ہے اور تلاک دن سے اور دونوں ہے لڑکی بڑی ہے لڑکا چھوٹا ہے دونوں اب خوب لڑائی کرتے ہیں
وہ تو ہوتا ہے جی
ہاں
افطاری افتاری بناتے ہیں کہ نہیں
ا
افطاری افطاری سام کو بناتے ہیں
کیا
افطاری بناتے ہیں کہ نہیں شام کو
ہاں بناتے ہیں
اچھا بکری میں کیسا بنا آپ لوگ کا ابس کپڑا کہاں لیے تھے کپڑا کہاں سے امی گھر سے گیا تھا یا خریدے تھے بکریید میں
نہیں نہیں امی وہ گے ساس سسو بھی اچھے ہیں نا وہ بھی خرید کے رکھ د ت میرے بچے کا سوہر کا امی ابو گھر بھی دونوں بچے آیا میرا سوہرایا سب کا آیا میں باجی لے کے آیا سب کچھ
ہاں
ہ نہیں کپڑا تو میں خود سے نہیں گئی ہم لوگ بھی امی اب ابو کو دیا کپڑا ا اب باجی اوجی کو تو نہیں دی ہے کسی کو ایک آپی ہے کو دے ہ امی ابو کو بہت ساس سسر کو ہم لوگ بھی دیے
ہاں ہم لوگ تو پورے کو دیے پورے کو عید تھا نا عید اس ٹائم بھی ہم لوگ کو جتنے بچ چے تھے نا سب کو پر پرس کو دو دو ہزار روپے دی گے سوچیے دو دو ہزار روپیہ دی گے
و اب سے میں بھی ویسے تو میں بھی دی لن کپڑے سب کو نہیں دے پائی کیونکہ اس کے پاپا کا بھی تھوڑا سا باہر آتی ہو نا سب کو کیا ہے ہے نا د رد دینا سبدلی کا خرچا بہت زیاد مہنگا ہے نا بڑا ہوا اسی لیے تھوڑا سا
امبا پیسہ بھی چل چلتا ہے جانتے ہیں پیسوں دینا پڑتا ہے مہمان میں کپڑوں دے
ہاں تو ہم لوگ میں بھی تو چاہ وہ تو ہاں چلتا ہی ہے ہم لوگ تو کیا ہم لوگ تو ایک ہی ہے نا تو چلے گا ہی ہاں ہم لوگ میں جس کا جتنا جیسا رہا نا ویسا دینا پڑ گیا
اچھا
جیسا رہ گیا اب جس کو جتنا رہا وہ جتنا دیا جس کو دو سو روپیہ کما رہا ہے وہ پچاس دیا جس کو زیادہ کا کمی نہیں ہے زیادہ اچھا ہے وہ تو اور زیادہ دیتا ہے جیسے جیسے ہوا وہ دین لین تو چلتا ہے سب میں چلتا ہے دین ل کا کی جی یہ ہاں
کپڑا وپڑا سل رہے ہیں کہ نہیں
کچھ بھی نہیں ابھی تو بچے ہیں بس کچھ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کیا کرتی ہیں
ابھی تو میں یہی ا کاسمیٹک کا دکان کھلی ہوئی ابھی چوک پہ
ہ کوسمیٹک کیا کیا بیچتے ہیں اس میں
سب کچھ مل جائے گ
ہ سب کچھ میں کیا ملتا ہے کیا
جیسے کہ سنگار وغیرہ ج اتنا ہوتا ہے سب کچھ آپ کو سورما ورما لگاتے ہیں لے جائیے گا نا وہ بھی رکھے ہیں
ف کہاں ہے میں کہاں ہوں تھوڑا سا یہ لگتے گ نا آؤوں گی ادھر تب تو تب
ہاں ہاں بتا دیں گے آئیے گا نا
ہ ہ ہ ہاں اسی نمبر پہ کال کروں گی جب ادھر آؤ گے تو
اچھا کل ائی ہو
ہوں آئیے کبھی تو بھی ادھر دلی ولی گھومنے آئیے
ہاں ہاں بلائیے نہ آئیں گے
ہاں ہاں دللی میں بھی درگاہ بہت اچھے اچھے ہیں آئیے گھومنے تھوڑا سا ا
ہ حم
ہوں
جائیں گے ایک بار گھومنے دلی ہمارے بھی رہتے ہیں نا بھائی جان سب وہی رہتے ہیں
کون
دلی میں بھائی جان کے بچے سب دلی میں رہتے ہیں
بھائی جان کے بچے وہاں بھائی جان کہ بھائی جان کے بچے کیا کرتے دلی میں
شادی شدہ ہے وہ رہتا ہے سو اور ایک دو گو سب کچھ کچھ کام کرتا ہے کپڑا والا فیکٹری میں
تو کپڑے والا فیکٹری اس میں ایسا کتنا پیسہ مل جاتا ہوگا
آپ کو کرنا تھا کیا
نہیں کرنا ہی تھا کت پ مل جات کی دلی سوہر وگرہ
ہاں تو وہاں وہ ابھی اپنا رہنا کیا نا تو دلی میں کم سے کم بارت تیرہ ہی ہزار ملتا ہے ابھی دو تین ایک چائے رہتا ہے تو اپنا کھا پی لیتا ہے آرام رہ لیتا ہے
ہاں وہ عورت یہی مل رہی ہے سب کو دلی میں
اور مطلب وہ اتنا ہارڈ ڈیوٹی نہیں ہے کپڑا وپڑا میں جا کے کر رہا ہے اپنا تو ٹھیک ہی ہے
ہوں ہوں
جانا پہچانا والا کے آدمی کے ساتھ گیا ہے کام کرنے کے لیے
ہوں ہوں ہوں
فیکٹری سائڈ میں
جی ہاں
ہوتا ہے کبھی کبھی بات چیت
ہوں ہوتا
آپ کے شوہر کیا میں کام کرتے ہیں
کیا
آپ کے شوہر کیا چیز میں کام کرتے ہیں
میرے شوہر وہ کپڑا کا دکان ہے اچھا اس لیے وہ آ جاتے ہیں چھپڑے کے دکان میں ہی رہتے ہیں
کاروبار میں رہتے ہیں نا تو ان کا سیلری کتنا ہوگا
کچھ کبھی کچھ کبھی یہ دکان والا ہٹا تھا کبھی کچھ کر کرنے لگے میں نے پھر کچھ کرنے لگا ایسے ہی چلتے رہتا ہے کچھ نہ کچھ
کتنا پھر بھی مل جاتا ہے سوہر کو
ہوں
بول رہے ہیں سوہر کو کتنا مل جاتا ہے
ہوں ہ ہ کیا
شوہر کو کتنا مل جاتا ہے
شوہر کو زیادہ نہیں وہی گیارہ بارہ مل جاتا ہے زیادہ نہیں ملتا تھوڑا بہت ایک دو ہزار روپئے کبھی کبھی دیوا دیوالی ان لوگ کا نہیں ہوتا عید ہو ہوتا ہے ان لوگ کا دل دیوالی پر ہی
ٹھیک ہے جی خدا پز اپنا خیال رکھنا